ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا خیریت ہے آپ کا
میرا ٹھیک ہے بھائی جان اپنا بتائیے بہت دن بعد آج آپ نے یاد کیا
سب ٹھیک ہے بس مجھے ہے نا بس یاد اس لیے کیا کہ کہ آپ کا مطلب محرم وغیرہ ہم دیکھے ادھر سائڈ آپ لوگ جو محرم منائے تھے
اچھا
تو وہ صفو دیکھ آپ گیم گیم وغیرہ نہیں کھیلتے کیا ڈنٹا وغیرہ جو مر کے پھوڑتے ہیں
ارے نہیں جیسے ایک بار ہم لوگ ہم کھیلے تھے رات کے ٹائم رات کے ٹائم ایک بار کھیلے تھے تو اس کا مطلب جیسے بہت لوگ بہت لوگ کا پاس ویڈیو ہے ویو میرے پاس بھی ہے مگر اسس کو ہم تھوڑا انٹرنیٹ پہ اپلوڈ نہیں کیے ہیں اسے کوئی چیز بھی مطلب کوئی کوئی چیز پبلکلی بھی نہیں ڈالنا چاہے ہر چیز کو پبلک ک نہیں جانا چاہیے
چلیے لیکن ہیلو
ہوں ہیلو
جی بولیے آپ کا نیٹ ورک
ہیلو
آپ کا نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے کیا نیٹ پھنس رہی ہے
شاید میرا ہی آپ کا ہو رہا ہے میں میرا تو نہیں ہو رہا ہے میرا تو اچھا ہی نیٹ ورک ہے
چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولے بولا جائے بولا جائے کیا بات تھی
تو وہی تھا کہ جسے سب چیز میرے پا اس کا ویڈیو ہے مگر ہم اس کو تھوڑا انٹرنیٹ پہ نہیں ڈالنا سجھے صح
جی ارے پتہ ہے سنڈے کو تو میں وہاں چلا گیا تھا مطلب جو تمنا پی ہے نا
ہاں
میں تم آپ کے گھر چلا گیا تھا ٹھیک ہے نا بھائی جان تو تو کیا ہوا نا کہ وہ وہاں پاس مطلب مطلب میں نے ایک چیز دیکھا کہ گانانے میں دار میں لاڈ لکھ کے مطلب کر سن سب لوگ کو مطلب بلایا تھا ٹھیک ہے تو لالے کے جیسے سب کو بلایا تھا تو وہاں پاس دیکھا کہ بہت سارے بے کچ لوگ بھیڑ لگاتے فری فائر سب لوگ کھیل رہےتے ہیں تو آپ کیا آپ کیا سوچے مطلب آپ آپ نے کہ تھے کیا کھیلنے فری فائر والا
نہیں میں فری فائر نہیں کھیلتا ہوں
ارے بھائی جان دیکھیے ہات پہ آ سب چیز کا ہنر رھیے ج آپ کے پا کرکٹ کا اور بہت سارے گی آپ بیڈمنٹن ٹ بھی اچھے کھیلتے ہیں آپ
نہیں کھیلنے کے لی کھیلتے ہیں میں مطلب جیسے ٹائمپینڈ کر کے کھیلتا مگر وہ جو وہ جیسا کمپٹیشن کر رہا تھا اس لیول پہ میں نہیں کھیل پاتا ہوں
جی اچھا اچھا سمجھ گیا سمجھ گیا ارے تو وہاں پہ جس کو کھیلنے کا بھی ڈھنگ نہیں ن تھا تھا وہ بچے لگئےے وہاںہ جانچ کے بھیڑ بڑا لگائے ہوئے تھے
اچھا ہ بھیڑ لگانے کا سر کوئی ذریعہ ہوگا کچھ وہ دماغ لگایا ہوگا اپنا
نہیں نہیں دیکھے تھے کہ دور سے د جیسے نہیں ہوتا ہے کہ کہ میرا ٹیم آیا تو ہم باہر سے بھی تین چار لڑکا لوگ کو لے کر آ گئے ایکسٹرا تو ویسے ہی سب لوگ آئے تھے ہم کیا روری بھائی تم پہلےیت جاؤ جیت جاؤ گے تب تم اپنا کپ اٹاؤ گے اور پتا ہے کب بھی ٹھیک ٹھاک تھا مطلب جیسے جیسے محلہ میں ٹورنامنٹ کرواتے ہیں نا انوں سے تو لاک دگنا اچھا تھا چھوٹا ہی تھا لن لاگٹ گنا چا تھا ان لووں کا دل بڑا تھا
اچھا ہاں یہ لاڈلی کرشن ہے بھی اچھا بھائی آدمی
جی ارے بھائی ج ن ہموں کا نام ہے کہ جب وہ یو ٹیوب سے فیس بک سے اور یہ انسٹاگررام جب وہ پیسہ کما رہا ہے مان لیجیے کہ بیس ہزار کا مارا ٹھیک ہے تو بیس ہزار میں سے وہ پانچ ہزار مار میں خرچا کر ہی دے گا غب کو کھلائے گا تو وہ اسی سے نابوز کم رہا ہے مان لیجے کہ وہ وہ جب تک نہیں دکھائے گا تب تک اس کو کون لائق اور اس کو
وہی ن جب تک وہ دکھلائے گا نہیں تب تو اس کا ویوز نہیں بڑےا ویوز نہیں بڑے گا تو
جی ہاں اسی لیے آپ کو پتا ہے جو بٹو کرشن ہے
ہاں
تو بٹو کےسن میں اس کا جگری یاار تھا لیکن وہ ان لووں میں شاید لڑائی ہوئی ہے میں نے دیکتا ہوں کہ ان لوگ کاپ سھ ویڈیو نہیں بنتا ہے
ہوں نہیں بنتا ہےیو ویڈو کریئٹر بھی اب الگ بناتا ہے
جی وہ ال الگ بنات ہے پہاڑی کا لڑک لوگچ کچھ رہتا ہے چنواری پہ بنات ہے وہ اس کا فیلڈ میںیدان دیکا میں نے
اچھا
تو اسی لیے وہاں کا تو ان لوگ کا کچھ برجک ہو گیا تھا تو لوگینی ائم لوگ وہاں بیٹھا ہوا تھا میں مطب میری ڈرا کے پاس اور وہاں پہ جا کر آپس میں ایک سے ایک بات کرتا ان لوگ ا باتیں کرتا پلاننگ کرتا کہ آگے کیسے کرنا ہے کیسے کیے ملین ویوز کمانا ہے یہ وہ پورا بہت ساری باتیں
ہ یہ سب میں بات مطلب ڈسکشن کا ضروری بھی رہتا ہے
جی ہاں تو ہم لوگ بھی ویڈیو بنے تھے نا بھائی جان آپ دیکھتے تھے لیکن ہم لوگ میں کیا ہے نا کہ ہم لوگ میں بے روگار ہونا پڑے گاب ہم لوگ آگےڑھ سکتے ہیں آ مان لیجیے کہ جو آرین کیلین جو آرین کیلوین جو آگے بڑھا تو اس کے وہ اکیلے بل پہ تھوڑی بڑا تھا
اس کا گروپ ورک تھا نا
جی گروپ ورک تھا سب لو بے روزگار اس کے دوست لو تھے کہ ایک بولی پہ ویڈو بنان کے لیے انو کو بھی چا تھا ان لوگ کو بھی ان لگ کو بھی فیس وہ کرنا تھا تہ چلو کہ میںیر ساتھ بھی ڈوباؤںا تو میرا بھی فیسو ہوگا ہم کو بھیوگ پہچانیں گے آج وہ اکیلے دبئی میں گھوم رہا ہے تو کیا اس کے گروپ والوں کو نہیں کھٹکتا ہوگا
کھٹکتا کی نہیں ہوگا
کیوں نہیں ہوگا کیکہ وہ ان لووں کو سپورٹ کیا آج وہ اکیے گھوم رہا ہے آج اس اس اس اس کا گروپ والا بھی مطلب گھومتا غلط تو کیا ہے لیکن یہ چیز
ہوں یہ تو مجھے بھی تھوڑا کہیں نہ کہیں لگا کہ وہ لوگ گروپ میں پانچ چھ لوگ آتے ہیں وہ بس اکیے مطلب زمزم بردر اس ساتھ گھوم رہا ہے مگر
لیک پتا ہے بائی جان لیکن میں نے بچپن سے دیکا جب سے میں سوشل میڈیا یو کر رہا ہوںا تو ایک گروپ ایسا ہی ہوتا ہے جو گروپ کا جو مین ہوتا ہے نا تو اسی کو زیادہ پوچھ تچھ کیا جاتا ہے لیکن آرین گروپ کے سات لڑائی کیوں نہیں ہوتا ہے اس کے کار میں جانتا ہوں وہ جتنا بھی جتنا بھی پیسہ کما ہے نا مان لیجیے کہ وہ مہیہ کا تیس لاکھ کماتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک ایک ایک لاکھ سب کو دیتا ہے وہ
ہوں تو ایسےس اچھا نہیں دے گا تو اس کے دوست لوگ بھی ناراض ہو جائ گے نا کیونکہ محنت تو سب کا رہتا ہے کسی ایک کا تو نہیں ہے
کراتا ہے پھر وہ بے روزار کی طرح پھر وہ زندگی تھوڑی کاٹےا وہ اپنا کچھ کرے گا الگ ہٹ کر تو اسی لیے لیکن ایک چیز ہے کہ آرین کیرمین آگے کیوں بڑا پتا ہے جو اس کو اس اسکرپٹ جو دیا نا وہ جو اس کے آگ ن بھر کر
ہاں اسکرپٹ اس کا خیر اسکرپٹ بھی اچھا ورک بھی اس کا اچھا ہے محنت اچھا لگاتا ہے
جی ہاں ا تو وہ وہ سب کچھ کھیلا ہے نا کیمرہ مین اور اسکرپٹ ہوتا ہے مان لیے کہ وہ ایک بار میں نہیں دتا پایا کلپ تو کیمرا مین گغصہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز وہاں پہ غلط کیمر مین کو حوصلہ دینااہیے تو ویسے ہی سب انسان آگے بڑھتے ہیں
ہ اور بارہو لوگول میں آپ کہاں رہ رہے ہیں
جی بھائی جانے تو میں تو یہی رہوں گا
میں بھی ڈال اب سیپتمبر میں ہے میں بھی ڈالٹن گنج میں ہی رہوں گا
اگست سپتمبر دیکھیے اتنا مہینہ کا تو میں میں نہیں بتا سکتا ہوں میں سنگولی میں جا سکتا ہوں
اچھا
اتنا مہینہ کیونک ابھی تو جو جلائی ہی چل رہا ہے اگست میں بھی مان لیجیے کہ بھیا دو مہینہ رہ گا ہارلی ہارلی پھر اس کو گھر آنے کا من کرے گا تو پھر مجھے جانا پڑ جائے گا
ہاں یہ تو ہے گا یہ کام سب کو کرنا ہوتا ہے
تو اسی لیے میں جا سکتا ہوں اور پچھلا بار شاید باربی اور میں نے یہاں نہیں منایا تھا نہیں پچھلا بار شا میں نے یہی منایا تھا
نہیں پچھلا بار آپ یہاں نہیں تھے مجھے یاد ہے
جو آ لوگ جو وہ پہنے تھے جبا ووبا کیا اس کو بولتے ہاں تو آپ لوگ پچھنے سال پہنے تھے
پچھلا سال پہنے تھے پچھلا سال سب کوئی پہنا تھا پچھلا کہ پچھلا سال بھی ہم لوگ کچھ لڑے لگ پہنے تھے
ہاں تو اسی لیے میں نہیں تھا تب جب آ لو وہ کپڑا ڈریس پہن تھے تو میں نہیں تھا میں سنگرولی میں اپنا باربل منایا تھا
اچھا وہاں بھی تو بہت اچھا منتا ہے میں سنا ہوں
جی ہ مطلب بارہ ربیع وال ایسا فیسٹیول ہے کہ ان کا جنم دن اور سب سے خوشی کا فیس ہے تو اس میں تو سب جگہ دھوم دھام سے ملتی ہے ایک محرممی فیسٹیول ہے اور ایک کنڈیلا جو کہیں جی منتا ہے اور کھاد کد تین ایسا فیسٹیول ہے محرممینتا لن اب ہم لو جیسا ان لوگ دھوم دھام نہیں کر رہا دھوم دام تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خوشی کا فیسٹیول جی خوشی کا فیسٹیول تھوڑی ہے وہ
ہوں یہی تو صحیح بول رہے ہیں آپ
جی چلیے کوئی نہیں بھائی جان ہوتا ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں اپنے لائف کے بارے میں کچھ کریئر
میں ابھی الیون ٹویلتھ کر رہا ہوں پھر انشاء اللہ جے پی ایس سی کا تیاری کروں گا گورنمنٹ مطلب سول سروس کروں گا کلیئر ہو جائے گا اللہ کا شکر تو لائف بن ہی جائے گا
جی جی ان شاء اللہ میم بھائی میں بھی دعا کروں گا آپ کے لیے آپ صرف محنت کیجیے محنت کا پھل میٹھا ہو ہے اور میں بھی آپ کو ایک چیز بتا دے رہا ہوں کہ میں جو آپ کہانی بتایا ہوں نا کہ آپ کو نوکری لینے کے بعد کیسے شادی کرنی ہے
ہاں وہ تو مجھے یاد ہے
تو وہ بات آپ مذاق میں مت لیجیے گا بھائی جان کیون کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو اسے بدلا لینی ہے ٹھیک ہے اور مجھے بھی لینی ہے بدلو سے
ٹھیک ہے آپ کا بدلہ ہم پورا کریں گے
ارے پتا ہے میرے کو اتنی گندی وورڈ بولی ہے وہ میری جو کو پارٹنر ہے اس کے پاس پتا کیا بولی ہے کہ چھی کتنے گندے دکھتے ہیں
وہ بولی ہے
ہاں وہ بولی تو آپ بتیں بھائی جان کی ٹھیک ہے مجھے اللہ بنایا ہے ٹھیک ہے میں تو کب اپنا کو تعریف نہیں کرتا ہوں کہ ہم بول اچھا دکھتے ہیں اسی لیے ہم کوئی لڑکیوگیکھتی ہے چاہ مجھے کا باؤ دیتی ہے میں تو کبھی نہیں بولا مجھے یہ عادت بھی نہیں ہے تعریف کرنا میں تو آپ آپ اپنے آ کو ڈائرٹ بولتا ہوں کہ میں بھڑا ہوں ٹھیک ہے
ہوں
ٹھیک ہےا بھائی جان
ہاں ہاں سمجر بائی جان
جی تو بات یہی ہے صرف اور کچھ نہیں
اچھا
تو ہم کو اس بات کا برا لگا
ہوں
کہ وہ آخر کیسے بول سکتی ہے
ارے دیکھیے کوئی کوئی لڑکی لوگ رہتی ہیں ویسے ہی ہوں
میں کہ میں بہت سندر ہوں اسے نام مجھے سب لوگ چاہتے ہیں میرے اندر ٹیوڈ ہے میں نے میں نے پہلے سب سے بات کر کے دیکھا ہے مجھے ہمیشہ دھوکہ ہی ملا ہے تو یہ کون سا بات ہوا اسی لیے مجھے دیکھیے اس کو گھر والے کو چاہے نک ہو لڑکا ٹھیک ہے آپ ماشاء اللہ نوکری لے لو گے تو آپ سے تو شادی کے کریں گے ہی اور آپ ہی گھر میں کتنی وہ اس کی ممی لڑی ہے اس کی امی ابو تو اس کے بدلا تو اسی طور سے لڑے گ بدلا نہیں لینا اس میں عزت دینا عزت کہ کیا کتنے گھر والے آپ کو عزت کر رہے ہیں کتنے مان دان کر رہے ہیں وہ ہاں وہ چیز دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے آپ اسی سے بدلا آپے سک ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہم کو اور ایک چیز ایک چیز اور پوچھنا میرے کو
ہوں
کہ میں ابھی ٹویل تو میرا کام ہو گیا ٹھیک ہے جب میرا مارک شیٹ ملے گا
ہاں
تو ہم کیا ہی کریں گے مطلب کیا کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں میںم کچھ مے میرے کچھ دماغ کام نہیں کر رہے کہ سب لگ بول رہے ہیں کہ بی ایس ایمسٹ فرسٹ پہ لکھوا لو گریجویشن کرو
دیکھیے سب کا نہیں سننا جو سبجیکٹ آپ کا مجبوط ہے اسی کو چنیا
ارے بھائی جان میرا تو مضبوط اب کچھ نہیں ہے جب تک میرا مضبوط تھا میں تب تک پڑھا پھر میں نے دو سال سے پڑھا ہی چھوڑ دیا ہے
نہیں تو بنانا پڑے گا کہ اگر آپ کو نوکری لینا ہے تو پڑھنا تو پڑے بنا پڑھے
جی بات تو صحی ہے کہ آج کل اتنا زیادہ جنتا اور جنریشن ہو گیا ہے کہ اس کے چکر میں ہم لوگ کو نوکری چالیس لاکھ کا ویکینسی مطلب آدمی سب بھرتا ہیں اس میں بارہ ہزار لوگ کو سلیکٹ ہوتے ہیں
بتائیے
تو سمجھ رہے کتنا ٹف ہے پڑھائی ایک ایک نمبر کے لیے ہم لوگ کو لڑنا پڑے گا ایک ایک پرسینٹ کے لیے جی بھائی جان
پڑھائی تو بہت ٹف ہو ہی گیا ابھی کے ٹائم میں
جی بہت زیادہ ٹف ہو گیا ہے تو آپ آج کل جفر لوگ سد نہیں رہے کیا جفر
نہیں نہیں جففر جففر بھائی کہ ہے کہ جیسے ان کا کام چلتا
ہاں وہ وہ بزی بہت جیاد آنے لگا میں بھی کہاں اس سے بات کر پا رہا ہوں بس گلی میں ملتا ہے تو ہاں مطلب حال خبر یہی سب تھوڑا موڑا پوچھ لیتے ہیں جی بھائی جان
وہی بات ہے ٹائم ملتا ہے سنڈے کو اگر فری رہتے تو ہم لو سب رہ
ارے مجھے بریانی کھانے کا بہت زیادہ من کر رہا بھائی جان اور میرا پتا ہے بریانی کے ساتھ جب رات اور جب تھمسپ رہتی ہے نا بھائی جان
ہچ
تو دل میرا اور اور گارڈن گارڈن ہو جاتی ہے
التمس میری جان ہے ہوں سمجھ رہے ہیں جیسے سب کا کھانا میں الگ الگ رہتا ہے سب کا چوائس اپنا اپنا رہتا ہے
چلیے ٹھیک ہے بھائی جان سنیے نا
ہاں
آپ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ مطلب اپنا من سے پڑھیے دھیان سے پڑھیے ٹھیک ہے اللہ حافظ بائے بائے اسلام
وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام
ٹھیک ہے بائے
جی
ٹھیک ہے بائے بائے